ہاں جی میں اس کو اپنا فون دوں گی ہاں یہ کہ کھیلے گی تب تک کسی کے ساتھ
ج ہ
پتا نہیں یہ مل ہی نہیں رہی ہے مجھے یہ کہاں گئی
کہینا
ہ یہ اکیلی ہو جاتی ہے نا نہ میں نے بولا رانی پتا ہی نہیں صبح سے کہاں ہے رانی نا آتا ٹوٹورچی رانی پتہ ہی ہے صبح سےکار پتا ہی نہیں نا فون میں نے کیا تھا فون اس نے اٹھایا ہی نہیں پھر گئی آپ پیسے نکالنے پاپا کے اکاؤنٹ سے اے ٹی ایم سے
نہ نہ میں نے کہ گئی نہیں ب صبح ہی تو بچوں کوئی پڑ
پھر بھول جاؤ گی نہا نکالنا تھا نہ پھر جا پھر سے جنگ ہوگا آپ کو یاد نہیں وہ بھول جائے گا کیا ہوا آپ کو جانا
میں دیکھوں گی شام کو مت نکلوں گی جی
یہ تو اس کو یاد ہے نا ہ چلو اچھی بات ہے اور سناو
دو اکاؤنٹس کے پیسے بھی تو کیونکہ یہ اکاؤنٹس مت میں اب لوگ آؤٹ کر سکتی ہوں کہاں سے میں نمبر دیا
ہاں ہاں کیوں وہ بھی تو روز یاد دلاتی ہے
نبرمبرس دیکھو نہیں نہیں وہ کہاں روز بات ج وہ کیونکہ ان کو کام اتارنا ہے تو بس اس کے بعد نہیں چار نمبرس ہو گئے نا مجھے
بو لو نہ ہور کوئی بچہ لائے گا
نہیں مجھے ہو گئے
اب چھوڑو نا یہاں پہ نہیں بولتے ہے
بچے لاتے ہیں نا انہیں انہیں کو
اچھا اچھا صرف دو بجے لاتے ہیں ٹھیک ہے
ہاں
مجھے لگا یہ بھی مطلب آتے ہیں سب مطلب اور بچے پھر میں بھی بولوں گی مجھے دے دو اچھا کیا دونوں کا لیا
انہیں فون سے کام انہیں کو دوست
ہاں اچھا کیا
نا بتا لیجیے پھر
اچھا کیا اور سناؤ
بس شکر اللہ کا
دیکھو نا کتنی عرب میں کتنی ایسی جگہیں ہیں جن کو یہ دیکھ کر یہ فیل ہوتا ہے کہ اس پہ حضور پاک صل اللہ علیہ و سلم نے اپنے قدم مبارک رکھے ہوں گے تو یہ جگہ کتنی مقدس ہے یہاں پہ نا میں فیس بک چلا رہی تھی
ہاں صح
سامنے آیا جبل عہد خدا کی قسم دیکھ کے ہی سکون آتا ہے دل کو حضور پاک صل اللہ علیہ و سلم کی قدم مبارک یہاں پڑے ہوں گے انہوں نے وہاں اے آرام کیا ہوگا اور وہ وہاں پہ بیٹھے ہوں گے پھر اس جگہ کو دیکھ کے ہی نا وہ دل میں عجیب سکون آتا ہے دنیا جہاں کی باتیں بول کر یہی سکھ گناہ کراتا ہے ہوں آپ کے فون میں کیوں بار بار وائبریشن آتی ہے
اس کو وائبریٹ ہوجاتا ہے
اچھا ٹھیک آپ کو اب بلانا تھا اپنی سہیلیوں کو آج منانی تھی اپنی فرینڈس کو بلانا تھا آج بنانی منانی تھی کوئی پارٹی
ہاں
پکوڑا پاٹی
یہ اتنی حرکت ہی نہیں ہے اینرجی
اچھا
نہیں ہاں ان دو دنوں میں بیٹھو لڑے ہی رہنا ہے
ہاں وہ تو ہے کیا ہے یہاں پہ نا یہ آں ایک لڑکی کی یہ مطلب ایک لڑک چھوٹی لڑکی یہ اس دنیا سے چلی گئی ہے لیکن لڑکی کتنی خوبصورت ہے چھوٹی بچی ہے مطلب نظر نہیں ہٹ رہی ہے صبح سے میں نے دو بچے دیکھے او ہو ہو ہو ہو ہو مجھے کتنا
آج کل زندگی کا بھروسہ ہی نہیں ہے
کیا ہوا تھا اس کو کیسے کٹ کیا ہے ہیئر کو گوری چٹی
دیکھو یہ آپ نے پرسوں دیکھا وہ باہر کیسے ا مگر اچھے نیوز
نہ
ارے اگر آپ دیکھتی نا اس کو اوپر سے بنایا تھا ارے اس
او ہو ہو
اس بار اصل بچے کو پکڑ کے کھایا آپ پوچھو مت میں نے دیکھ
بس میں نے دیکھ میں دیکھا نہیں یہ اللہ کا شکر ہے کیونکہ مجھے اچھے سے پتا ہے میں نہیں دیکھ پاتی میں
میں خود نہیں دیکھ میں نے پھر دیکھا ہے پاگل ہو جا
ہاں
بتہ ہے اس سے
اور کیا
مچھروں نے پاگل
اور کیا
سکیا کا فین ڈالا مجھے مچھ
ہاں ہے نا فین کیوں نہیں چھوڑا آپ لوگ زیادہ ہی بولتے ہو ٹھنڈ کیا ہوا آپ لوگوں کو ہمیں اس ٹائم بھی فین چل رہا ہے اور اس ٹائم فین پتا ہے کتنا ٹھنڈا ہوا دے رہا ہے آہا ہا ہا ہا ہا کیا سکون ہے
نہیں اصل جو میں نے بولا نا وہ بارش میں جو میں بھیگ گئی تب سے مجھ
اچھا خچ ہی نا ہوا تو اپنے نا پی تیوں اچھا ٹھیک ہے
ہاں
ہاں اور سناؤ ہزار کامیں یاد آتی ہیں ہے نا
شکر اللہ کا
را نی اب بزی ہو گئی گھر میں بچاری ہوتی ہے نا بزی پھر
جینا مرنا کیا دیکھو وہاں ہاں وہ مات میں اور کام بھی کرتی کرتی تھی یہاں مت ویسا
یا ہی آج پڑھنے
یہاں میں اس کو فور نیچے رکھ کے کہا
آنا
اج وہ نہیں آئی وہ ہے نا وہاں
وہ پھرک نہیں پورا میں ہی ہے
ہاں
لیکن ایسے اس کی پڑھائی متاثر ہوئی تھی نہ وہ پڑ پاائے گی نا کچ
ورنہ کیا کیا کرے مرضی ان کی ہے
ہاں کیونکہ بچہ ایک ہی جگہ ٹھیک رہتا ہے اب سیٹرڈے سنڈے لے جاتے ہیں ٹھیک بات تھی یا پھر یہ ہی مت بھیجو وہاں پہ ب جو کسی ٹیوشن وغیرہ کے پاس جو اس کی تربیت کرے اب چھوٹی ہے ابھی مجھے پتا ہاں چھوٹی ہے ابھی یہ بات صحی ہے لیکن سیکھنے کا ہونا پک بھی ابھی ہے نا اچھے سے کیونکہ یہ چھوٹی ہے تو چھوٹی ایج میں اسیچے کی پتہ نہیں ان کا کیا ہے یہ لوگ اسے صرف مٹھائیاں دیتے ہیں ادھر ادھر یہ چلواتے ہیں باتیں سکھاتے ہیں بس بس نا رانی بھی ویٹ کر رہی ہوگی اس کے اسکول کا نہ نہ میں اس کی بھلائی کے لیے کہہ رہی ہوں مجھے کیا ہے ورنہ میں بالائی کے لیے بول رہی ہوں
اور سو کیا
بچہ ہے بچوں کو جب تک تربیت نہیں دیں گے تو سیکھے گی کہاں
مام ماموں ماسیاں وہ نہیں رہ پاتے جیسے اس کے بی ان کو ہوتا
کہاں وہ عادت عادت ہاں وہ کہاں رہ پائیں گے انہوں نے اس کو ایک اتنی پیار سے پالا پوسا اتنا بڑا کیا رانی کو تو پتا ہی نہیں حیا کا کیسے بڑی ہوئی یہ تو صحیح بات ہے
اس کو کچھ نہیں پتا ہے کوون کو کرتی ہے کام کرتی ہے کپڑے لگاتی ہے ورنہ اس کو پت ہی نہیں ہوتا
ہاں
اسی اس میں سے تیار کرتا تھا
صحی بات ہے ہاں یہ بات تو صحی یہ بات تو ہے اور کیا میں ایجوکیشن کا بول رہی ہوں کیونکہ وہ بھی مسٹ ہے نا ماموں ماسی کہاں رہ پائیں گی اس کے بغیر لیکن رہنا پڑے گا کیونکہ اس کے مستقبل کا سوال ہے اس کا فیوچر انیں کے ہاتھوں میں ہے ابھی جیسے یہ چلائئیں گے ویسے چلے گی بیچاری روز اس کو ماما آپ کے پاس چھوڑتی ہے ا وہ ٹھیک ہے وہاں پہ وہ ا پھر بھی سیکھتی ہے کچھ گھر پہ رکھیں گے تو گھر پہ یا تو فون دیکھے گی یا تو مٹھائیاں کھائے گی یا وغیرہ وغیرہ کچھ اور کرے گی لیکن تعلیم سے دور ہوئی نا
بہت زیادہ وہ کمزور ہو
ہاں ہاں بالکل
ہو گئے نا مطلب اس کو اللہ کی قسم ب گود میں اٹھاتے ہیں نا میں چلتی ہوں نا اس کو مطلب انسان کو لگتا ہے کچھ
ہاں اسکی اس کو واضح نہیں نہیں ہے اس کو واضح نہیں نہیں ہے
سکتی پہلے تھھکتی تھی پہلے جب میں اس کو پہلے اٹھاتی تھی اتنی ہلکی ہو گئی میں نے اس کی ماں
ہاں ہاں وہ ہنستی ہے وہاں سے وہ پاگل لڑکی میں کیا كروں
نہیں وہ اب خود بھی بول تی ہے بولتی صبح صبح اس کو انڈے دیتی ہے کل تو کھانا میں نے
ہاں ہاں مجھے پتا ہے کل دیا تھا انڈا ابھی پتا نہیں اور کنٹینیو رکھے گی یا بس بیچ میں ہی چھوڑے گی یہ پتا نہیں
ہوتی ہے اور سموسے کی کریونگ پتہ نہیں کیوں
تو ہوا کیا تجھے لانا تھا اور پینا تھا
کرو کرو دوسری
اور کروں سونت ہاں ہاں ٹھیک ہے